ہیلو نہیں میری آواز آ رہی ہے کیا تو ہیلو دس ہیلو ہاں جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی
ہاں آرہی ہے السلام علیکم
السلام علیکم اور سب خیریت کھانا پینا ہو گیا
ہاں ہو گیا
جی تو ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ ریاضت یہ جسمانی اور شہد یہ قابلہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی بالکل آج ہم اپنی جوان کی فساحت اور بلاگت کے ساتھ ایک ایسی نہایت عجیب م متور اور حیاتی موضوع کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے جسمانی سخت کو پھیلا فلاد بناتا ہے اور ہماری روح کو تازگی ادا کرتا ہے صحت اور سعور کی اس پاکیجا محفل میں آپ کا تہ دل سے استقوال ہے جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل بالکل رحت اللہ اور برف اللہ کو فرمایا آپ نے کہ آج کی عجیز اور مشقل کی آج ہماری اس نشیت کا میبور ایک ایسا کلیدی بنیاد ل ہے کہ جس کے بنا انسانی بی مشین کا چارو روپ سے چلانا موحال ہے آج ہماری اس تپسلی گفتگو نوار ہے کہ ریاضتیں جسمانی کی افادیت یعنی ویایام کا مہتو پر جس کی اہمیت اور ہمارے پتن وجین اس کی لاجوابا اجہید اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی بالکل آج کے اس مشینی سہولت پسند اور جدید دور میں انسان کاہلی اور آرم متلوی کا اس قدر آدی ہو چکا ہے کہ اس کے جسم کی حرکت نہ کے برابر رہ گئی ہے دفتروں میں گھنٹوں کرسیوں پر بیٹھے رہنا اور رات کو دیر سے جاگنا آج کا مال معمول بن چکا ہے لوگ بھول چکے ہیں کہ یہ جو بدن ہمیں آتا ہوا ہے یہ مستقل حرکت اور مرا کب کا تھا تقاجا کرتا ہے آج کا انسان آرام کی خواہش میں اپنے ہی وجود کو امراج کی امہ جگہ بنا رہا ہے اس نازک صورتحال آپ کی دانش کیا کہتی ہے جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل یعنی کی حکیموں اور تجیموں کا صدیوں پرانا آج کل خول ہے کہ جو لوگ کا سب حرکت کرتا ہے اسے کبھی جنگ نہیں لگتی ت یہی یاد ہے انسان کا نہیں جسم کا آیا رحظت ہی جسم نے محج پسین بنا باہا ے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اپنے بجٹ کی امانت کی حفاظت کرنے کا ایک پاکیزا ذریعہ ہے ہم جب ہم ورزش کو کروات کہ دیتی ہیں تو ہماری اجا سست پڑ جاتی ہے خون کی ط قوانی مند ہو جاتی ہے اور ذہن مستقبل سستی کا حجاب چھا جاتا ہے یعنی کہ ہمارے علی قدر عسائی میں اتنا دیا ہے کہ ورجش کے ان قلیوں بھی اواب کو نہایت گہرائی کے ساتھ تیز کرتے ہیں جو زندگی کو توانائی بنا سکتے ہیں یعنی ریاضت جسمانی کے کلید جسمانی فائدے مند اس کے بارے میں آپ کو چچا لیں
جی جی بالکل سب سے پہلے ہم کے سب سے بڑے اور مرکزی فائدے پر روشنی ڈالتے ہیں یعنی ہمارے دل اور خون کے نظام پر ورذیش کا کیا اثر ہوتا ہے آج بہت کم عمر میں ہی لوگ ہم راز اک کل وہ کا سکار ہو رہے ہیں جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل ہم جب روزانہ باقاعدی سے گے ہم ورزش کرتے ہیں تو ہمارا کونے ویر تیز ہوتی ہے جس سے پھیپڑوں کا بارض مقدار میں کی جن مشور ہوتی ہے اور عمل ہماری رسائنوں وہ صاف رکھتا ہے اور پھر پشارے خون کو مکمل قابو میں رکھتا ہے جو افراد روزانہ اپنے بجد کو دیتی ہے ان میں درا یہ کلب کا خادثہ نہ کے برابر رہ جاتا ہے یہ مجرے کنٹرول کو پگلانے کا سبششہل اور قدرتی نقصائ یعنی نظامی انتظام اور عزاد اس کام اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جیسے ہم کہیں کہ خرابی اور ہڈیوں کی کمزوری بھی آج ہمارے دوسرے شخص کا ملال بن چکی ہیں جو شن کو کیسے دڑ بنا سکتی ہیں فرمائیں
جی جی بالکل نجام اے انج جام کو ایک نئی طاقت ادا عطا کرتی ہے جب جسم حرکت میں ہوتا ہے تو میدا گجا کو عجہد آسانی سے حجم کر کے اسے توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جس میں موٹاپا پاس بھی نہیں پٹکتا اس کے علاوہ ریاضت سے ہماری ہڈیاں اور پٹیے کبھی ہوتے ہیں یہ ہمارے جسمانی ڈھانچے کو ایک ایسااستے استحکام اور لچیلا پن دیتا ہے کہ انسان ڈھلتی عمر میں میں بھی جباں سالا اور چست نظر آتا ہے ذہنی وسوسات اور نفسیاتی ان کتاب انکے اب جیسے اب نجات اور مسرت کے ہارمونس جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ صبح یا شام کو بزش کرتے مزاج میں ایک سب سے قسم کی برسات اور رونق ہوتی ہے کیا ویایام ہمارے دماغ کا نصبت ہی کوئی سیدھا رد ہے
جی جی بالکل جب ہم بسز کرتے ہیں تو ہمارے دماغ سے انڈور سوروٹونین اور ڈوپامائن جیسی ہارم مونس خارج ہوتے ہیں جنہیں جدید سائنس میں کسیی کے رسانک دت کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ ہارمونس انسان کو انسان کے بھیتر سے مایوسی جے ذہنی اپشدگی اور تصویس کے بادلوں کو پل بھر میں محب کر دیتے ہیں پرکرتی کے سائے میں یا تجربہ گاہ میں پسینہ بہاتے بہانے سے انسان انسان کی تکلیقی صلاح ہی ہے تو کو پروج ملتی ہے اور اسکی ذہن ہر قس قسم کی تناام سے آزاد ہو کر پرسکون ہو جاتا
جی جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح یعنی قبت ارادہ اور نہ جم جگت یعنی کہ ب سادے فرمایا آپ نے کہ ویایام انشان کو صرف جسمانی طور پر ہی مجبوط نہیں بنا تھا بلکہ اس کے کے بھیتر ایک ادھت نظم ہو جب اور قدرت ارادہ بھی پیدا کرتا ہے یعنی کہ روزانہ بستر چھوڑ کر ورزش کا کے لیے نکلنا اپنے آپ میں نقش کے خلاف ایک عجیز یاد ہے جو سب سے اس نیم کی پاسداری کر لیتا ہے اس کے بھیتر مقب قابل مزاجی کو پھٹ کر بھر جاتی ہے یہ نجم و جب تو اس کی بییاوپارک زندگی اس کے کاروبار اور اس کی تعلیم میں بھی صفائی کو جل پاتا ہے جیسے برچش انسان کوپریت پابندی پرستتی میں بھی دڑ اور دھتا کے ساتھ کھڑا رہنا سکھاتی ہے یعنی کہ رجایت یہ جسمانی کے آداب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی بالکل کچھ لوگ جو میں آ کر دو دو دن تو اجحد سخت برجسٹ کرتی ہے مگر پھر کاہلی کا شکار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر غلط طریقے سے ورسز کر کے اپنی اجا اجا کو مجروح کر لیتے ہیں بورسے کو پرا اثر بنانے کے کیا سہتا آداب ہے جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل جی بالکل کسی بھی نیت کی عمل ابتتا کے لیے سجج اور مت عمل کاجیت لازمی ہے ورزش کو شپا منانے کی چند سنہری ادا کی کہ بک یعنی صبح شادی کا کا وقت سب سے الفا جو اور چالیس ہوتا ہے یعنی کہ کہیں کہ جب ہم ڈانس کرتے ہیں تو صبح جو چار بجے سے چھ تٹکٹ ہوتا ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے اس کان میں جب یام ویایام کرتی ہیں تو ویایام میں کئی سارے آسن ہوتے ہیں ان سے کیا ہے کہ ہمارا شریر سوستھ رہتا ہے اور اس سے ہمارے جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی کٹر پائے اور جو کم ہو عمر میں ہارٹ اٹیک کئی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی قابو میں رہتی ہے اور ان کیا کی صبحے گی جو تاجی ہوا میں جو آکسیجن ہوتی ہے وہ کیا ہے کیا اے سی وغیرہ یا کولر کے ہوا ہے تو ہمیں صبح ویایام بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے شریر ہمیشہ اچھا رہتا ہے اور کہیں کہ قدردن چائمن یہ کہ رجات جسمانی کوئی وقت گزارنے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی لاجواب اور دوا ہے جو آپ کو تا عمر تندرستی کا کھزانہ ادا کرتی ہے اپنے اس عجیز بدن اور ظلم کرنا بند کیجیے حرکت میں لائیے اس اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپ بتائیے بتائیے کیا آپ ویایام کرتی ہیں
کہ ہماری اس بے انتہا جامع اور تفصیلی گفتگو کا لپ یہ لبا اور نچوڑ یہی ہے کہ ریاضت یہ جسمانی کوئی وقت گزارنے کا مساگلا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی تاجباب اور مفت دوا ہے جو آپ کو تا عمر تندرستی کا خزانہ ادا کرتی ہے اپنی اپنی اس عجے بدن پر جلم کرنا بند کیجیے اور اسے حرکت میں لائیے جی فرمائیے آپ
جی جی